السلام علیکم کیسے وہ سب خریت
جی آپ ٹھیک ہو
جی الحمد اللہ رحمت اللہ سب بالکل خیریت میں ہوں آپ سنائیے
الحمد للہ اللہ تعالی کا شکر ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو سب ٹھیک ہیں
جی جی سب ٹھیک ہے سب خریت سے ہے آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر گفتگو کرے کیا
بالکل بالکل آپ
جی جی یے جو ہے نا پارمپرک کپڑے اور آدنک مطلب وے آ وے یے اپنا ٹریڈیشنل اور ماڈرن کا ہاں جی اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کرے کیا
بالکل بالکل میں میں شروع کروں میں نے بولا میں اسٹارٹ کروں
جی جی آپ وہاں بتائیے اپنی رائے بتائیے مجھے پھر میں بتاتی
بالکل اگر ہم دیکھیں گے لباس جو ہوتا ہے نا انسان کی شخصیت تہذیب اور جو ہے ثقافت کا اہم حصہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے ہر ملک اور ہر قوم کا اپنا جو ہے روایتی لباس ہوتا ہے جو اس کی تاریف اور روایت کی آ جو ہے نا نمائندگی کرتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے وقت کے ساتھ فیشن اور ٹیکنالوجی کی جو ہے ترقی کی وجہ سے ماڈرن کپ پرو کپ ڈے جو ہے رجحان بہت بڑھ گیا ہے ماڈرن کپڑوں کی طرف آج کل لوگ اپ نی ضرورت جو ہے ضرورت موسم پیشے اور فیشن کے مطابق ٹریڈیشنل یا ماڈرن کپڑے پہنتے ہیں دونوں قسم کی جو ہے لباسوں کی اپنے اپنے فائدے اور اہمیت ہے اگر ہم پہلے بات کریں گے ٹریڈیشنل جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں آ ٹریڈیشنل جو ہے کپڑی جن کو کا پتہ نہیں ہوگا ان کا ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم کی ٹریڈیشنل کپڑے جو ہوتے ہیں ان کا مراد وہ کپڑے ہوتے ہیں جو کسی ملک یا قوم کی تہذیب اور روایات کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں جو ہے شلوار قمیز کرتا شیروانی جیسے کہ ساڑی پہنتے ہیں کچھ لوگ اور دوپٹہ جیسے کہ روایتی لباس ام آ کی مثالیں ہیں یے کپڑے شادیوں سے پہلے دی جا دے جاتے ہیں ہم یا شادیوں سے پہلے یا عام طور پے ہم پہنتے ہیں ان کو ٹریڈیشنل کپڑے اکثر جو ہیں وہ تا توازن شادیوں عید دوسرے خاص موقعوں پر آ جو ہے پہنتے پہنا جانتا ہے ان میں قدیم روایات اور ثقافت رنگ صاف نظر آت ہیں اگر ہم دیکھیں گے ماڈرن کپ ڈے جو کیا ہے بس یے دو باتیں میں بتاؤں گا پھر آپ بتانا ماڈرن کپڑے جو ہے وہ کپڑے ہیں جو نئے فیشن اور انٹرنیشنل ٹرینڈس کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں جینز ٹی شرٹس ٹرازرز جیکٹ سڈیز اور ویسٹرن ڈریس ماڈرن فیشن کا حصہ ہے یے کپڑے دنیا کے اکثر اکثر ملکوں میں عام طور پر پہنا جاتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ابھی اکثر آج کل بہت سے نوجوان ہیں روزمر جینس ٹی شرٹ اور شرٹ پینٹ پہنتے مطلب یے یے ہے پر میری رائے میں تو ہے نا دونوں طرح کے کپڑوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے بس کپڑے صاف ستھرے سالین اور آرام دائک ہونے چاہیے جی تو مجھے تو پارمپرک لباس بہت پسند ہے کرتا پیجامہ شیر وانی اور ٹوپی پہننے میں الگ ہی سکون ہے اور اپناپن محسوس ہوتا ہے عید نک کا اور دوسرے خاص موقعوں پر پارمپرک لباس پہننے کا اپنا ہی مزہ ہے اس میں اپنی تہبیز اور سنسکرتی بھی زندہ رہتی ہے اگر کپڑے شالین ہو اور انسان کی حیا و ادب کا خیال رکھتے ہو تو روزمرہ کے کاموں میں آدھنک کپڑے پہنے میں کوئی عرض آ حرض نہیں ہے اور جی دیکھیے ہمارے اسلام میں بھی دیکھو نا کپڑوں کا حقصد صرف فیشن نہیں ہے بلکی ستر کو ڈھکنا صفائی اور سادگی بھی ہے تو ہمیں یے سب دھیان میں رکھنا چاہیے
بالکل آپ آپ ساڑی پہنتی ہو
جی جی بالکل
اچھا ٹھیک ہے جی اگر ہم دیکھیں گے ٹریڈیشنل کپڑوں کا سب سے جو بڑا فائدہ یے ہے کی یے ہماری تہذیب اور پہچان کو زندہ رکھتی ہیں جب ہم اپنا روایاتی لباس پہنتے ہیں تو اپنی ثقافت پر فکر محسوس کرتے ہیں شلوار قمیض جیسے کپڑے ہماری جو ہیں وہ موسم کے لیے بھی بہت مناسب ہوتے ہیں گرمیوں میں کاٹن کے کپڑے ہوا ہوا کو آسانی سے گز گزرنے دیتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے موٹے کپڑے جسم کو گرم رکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ٹریڈیشنل کپڑے عام طور پر یے دیکھیے نا ٹریڈیشنل جو کپڑے ہیں وہ عام طور پر زیادہ آرام دہ ہوتے ہیں اور ہر عمر کے لوگ جو ہے آسانی سے پہن سکتے ہیں ان میں شرافت اور سادگی بھی آ نما نمائن ہوتی ہیں
جی
اگر ہم دیکھیں گے لیکن ٹریڈیشنل ٹریڈیشنل کپڑوں کے نقصانات بھی ہیں
ہمم
کچھ روایاتی کپڑے جو ہیں روزانہ کی تیز رفتار کام کے لے کم مناسب ہو سکتے ہیں کچھ ڈیزائنز بھاری ہوتے ہیں اور انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ساڑیوں اور خمیز جو جو خاص لابا لباسوں کی قیمت بھی کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہے اور اگر گھر میں کچھ گٹ ٹوگیدر رکھا ہو ہو کچھ پروگرام ہو تو ہمیں اپنے ٹریڈ ٹرینل کپڑے ہی پہننے چاہیے ٹریڈشنل کپڑے ہے نا وہاں پے ماڈرن کپ ڑے صحیح نہیں لگتے ہیں
بالکل
ہمم
بالکل بالکل بالکل آپ نے بالکل درست بھات بات فرمائی ماڈرن کپڑے اسٹائلش اور فیشنیبل ہوتے ہیں ان میں بہت ورائٹی ہوتی ہیں اور ہر شخص اپنی پسند کے مطابق ڈیزائن اور رنگ کا اے ایتمام کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو کپڑوں کا رنگ کون سا پس مطلب پسندیدہ رنگ ہے
رنگ
ہاں
رنگ مجھے سفید
سفید پسند ہے بالکل اور آ آپ زیادہ ابھی میں وہ پینٹ شرٹ یا ساڑی یا یا کر تا پجامے کیا پہنتی ہو زیادہ
جی میں دیکھیے جی میں نے آپ کو کہا جیسے کہ مطلب وقت وت مطلب ج وہ وہ وقت پہ ہوتا ہے کہ مطلب کہاں پر ہیں ہم جیسے میں نے کہا کہ کسی کے گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہو کہیں ملنے کے لیے گئے کسی کے گھر پہ تو میں پنجابی یا ساڑی پہننا پسند کرتی ہوں اگر میں کہیں فرینڈس کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی ہوں تو وہاں پہ شارٹ کرتی یا ٹی شرٹ پہننا پسند کرتی ہوں ایسا مطلب جگہ دیکھ کر میں کپڑے پہنتی ہوں ایسا نہیں کہیں پہ بھی کچھ بھی پہن لو ایسا اس لیے میرا ماننا ہے کہ ہاں انسان کو وقت جگہ اور موقع کے حساب سے کپڑے پہننے چاہیے نہ تو ٹریڈیشنل کپڑوں کو چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی ماڈرن کپڑوں کو برا سمجھنا چاہیے ہے نا جیسے کہ سفر کر رہے ہیں اب تو وہاں پہ میں ابھی ا ساڑی یا اپنا جو پجامہ ہے ہیوی والا وہ تو نہیں پہن سکتی نا وہاں پہ تو مجھے زیادہ پھر کاٹن کے وہی کپڑے پہنوں گی اور وہ کپڑے صرف ماڈرن کپڑے ہوتے ہیں تو میں وہ پہنا زیادہ وہاں پہ سب پسند کرتی ہوں اور اصل بات یہ ہے کہ ا کپڑے چاہے ٹریڈیشنل ہو یا ماڈرن ان میں ہماری سادگی اور شالینتا ہونی چاہیے ہے نا اور دوسروں کے پہناوے کا بھی مزاہ نہیں اڑانا چاہیے ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے اگر اس کا لباس شریفانہ اور ا مناسب ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی جینز اور ٹی شرٹ جیسے کپڑے جو ہے نا سفر کالج اور روزمرہ کی مصروف زندگی کے لیے بہت آرام دہ سمجھی جاتی ہے ماڈرن کپڑے
مجھے ہمارے جو ٹریڈیشنل لباس ہے نا وہ بہت ہی پ سند ہے اس کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ ان میں چار چاند لگاتی دیتی ہے ساتھ ہی اپنی سنسکرتی اور ورا ست سے بھی جڑا ہوا محسوس کراتی ہے جیسے عید ہو عید وید میں نکاح وں میں تو ہمیں وہی کپڑے بہت ہی اچھے لگتے
بالکل بالکل ک کپڑے جو ہے نا صرف جسم کو دیکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ انسان کی تہذیب اور شخصیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں جب کوئی شخص اپنا روایتی لباس پہنتا ہے نا تو دوسرے لوگ اس کی جو ہے ثقافت اور روایت کو پہچان لیتے ہیں اس لیے بہت سے لوگ قومی تاسو توروں اطاعت تہواروں اور خاص مقام پر ر ہاں
جی جی وزن وزن کیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے
کیا
آپ کی آواز کٹ رہی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہم دیکھیں گے ا ب آری ہے آواز اگر ہم دیکھیں گے فیشن ہر دور میں تبدیل ہوتا ہے رہتا ہے سوشل میڈیا ٹی وی اور فلم انڈسٹری کا لوگوں کا لباس پر بہت گہری اثر ہوتی ہے آج کے نوجوان اگر ہم دیکھیں گے سب سلیبریٹیز اور انفلوئنسر کے فیشن کو فالو کر تے ہیں لیکن ہمیں ہمیں ا ا جو ہے نقل کرنے کی بجائے اپنی ضرورت اپنی چ ہ یہ جو ثقافت اور اپنی ا جو ہے جیب کو ا مد نظر رکھنا چاہیے اگر ہم دیکھیں گے اسکول کالجوں میں اگر ہم دیکھیں کہ یونیفارم یونیفارم جو ہوتے ہیں ڈسپلن اور برابری کا احساس پیدا کرتے ہیں آفسیس میں بھی اکثر اف فارمل ڈریس کوڈ ہوتا ہے اسی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ کی لیے مناسب لباس کا ی انتخاب ہ ہونا چاہیے مطلب ہر جگہ میں کیا ہونا چاہیے ہاں
جی
بالکل میں نے بولا کہ میں نے بولا کہ اسکولز میں جیسے کہ یونیفارم ہوتا ہے الگ الگ مطلب کہ جیسے کہ کمپنی میں اگر ہم جاب واب کریں گے وہاں پر کیا ہوتا ہے ڈر پینٹ شرٹ ہوتے ہیں ڈریس کوڈ ہوتا ہے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے ٹریڈیشنل اور ماڈرن کلوتھز دونوں ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے ٹریڈیشنل کپڑے ہمیں اپنے تہذیب روایت اور پہچان سے زور رکھتی ہے جبک ماڈرن کپڑے ہمیں سہولیت آرام اور نئے فیشن کے ساتھ چلنے کا موقع دیتے ہیں آپ سے بات کر کر بہت ہی اچھ ا لگا بہت ہی معلومات ہم نے آپ سے بات کر کے حاصل کی آپ آپ نے بہت معلومات ہمیں دی امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح ہم کسی ا اچھے موضوع پہ بات کریں گے چلیے
جی اللہ حافظ